وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سی بات بھجی بتائیے کیسے ہیں آپ؟
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
جی اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی خیریت سے بے شک ماشاء اللہ
جی اور کیا کر رہے تھ ہیں آپ
کچھ نہیں بیٹھا تھا تو موبائل وغیرہ پہ اپڈیٹ دیکھ رہا تھا آج کل کے جیسے فاسٹ فوڈ کا جو پوائزن چل رہا ہے نا تو اس کے کافی کافی کیسے زور ہے ماشاء اللہ
جی
اور بےحد دکھ کی بات ہے کہ اس سے کافی اپنے صحت کو نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے شریر میں کئی پر بے شک بے شک ماشاء اللہ چء اللہ ضرور تو ان سے کافی بےحد بیماریاں بڑ رہی ہیں ڈاکٹروں کو
اب دیکھو نا باہر کی چیزیں اسٹریٹ فوڈ وغیرہ کھا لیتے ہیں لوگ اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیسا آئل یوز کر رہے ہیں وہ کتنے دن کا آئل یوز کر رہے ہیں اور وہ کھا کر بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو
جی جی وہ بتاتے ہیں نہیں ہے نا وہ تو بولتے ہیں ابھی تازہ فریش یز کیا ہے جب
جی جی وہی نا اس سے تو پرابلم بند تی ہیں
بے شک بے شک ماشاء اللہ اپنے شریر میں صحت بھی خراب ہوتی ہے تندرستی بھی ختم ہوتی ہے اور بیماری کے گھر الگ بنتے ہیں یہ پھر
جی تو انسان کوشش کرنی چاہیے اس سے اچھا آپ گھر کا کھانا ک کھاؤ ہیلدی کھانا کھاؤ فروٹس کھاؤ اور وہ بہتر رہتا ہے
بے شک بےشک کافی چیزیں ہیں جو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں دیکھ لو جیسے بھی موموز وغیرہ برگر وغیر وغیرہ ہم انشاء اللہ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں جی جی جی تو ان شاء اللہ ان کو گھر پہ بھی بنا سکتے
بالکل اب دیکھو مومو کیسے بناتے ہیں باہر وہ کچی مید ہوتی ہے اب اسٹیم کر لی وہ کچی میدا ہوتی ہے وہ اسٹمک میں جا کے چھپک جاتی ہے اور اس سے کتنی بیماریاں بن جاتی ہے اب میری نا میری فرینڈ کا بیٹا ہے جی میری فرینڈ کا بیٹا ہے انہیں نا بالکل منع کر د دیا ڈاکٹر نے کہ میدے والی کوئی چیز کھانی ہی نہیں ہے ان کے گانٹ ہو گئی ہے پٹ
تو اب ان شاء اللہ دیکھو نا کتنا خطرناک ہو گیا یہ بہت بہتر ہے بےحد اتنا خطر خطرنا کہ ہارٹ اٹیک کی بھی بیماری کافی چل رہ
ہاں جی جی اب انسان صبح اٹھ زیادہ تر
جی
لوگ نا چیز کھا رہے ہوتے ہیں ہم ڈیلی روٹین میں کیا کھا رہے ہیں اپنی بسکٹ کھا رہے ہیں وہ میدے کی بنی ہوئی ہے بریڈ کھا رہے ہیں ہم میدے کی بنی ہوئی میدہ ہماری باڈی کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے نا کرنا ہوتا ویئر کرنا چاہیے
جی جی انشاء اللہ جتنا ہو نا اس کو تو برخاست کرنا چاہیے ان اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے شریر کی صحت اچھی رہ سکے اور کیونکہ دیکھو جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی صحت کے لیے کر رہے ہیں اب جینے کے لیے کر رہے ہیں لائف کے لیے کر رہے تو پھر کیا فضول کا خرچا کرنا یا پھر ان فضول باتوں پہ دھیان دینا تو ان شاء اللہ گھر پہ کش
اب یار ہاں یہ ہوتا ہے نا جیسے باہر جا رہے ہیں بچے نہیں مانتے بچے تو ضد کرتے ہیں کہ ما یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے تو مہینے میں ایک بار دو بار آ کے کھلا رہے ہو اتنی بڑا ایشو نہیں ہے بٹ تیز نہیں گھر ڈیلی اپ باہر کسییزیں نہ کھاؤ
بے شک بے شک اور سفر میں بھی جیسے انشاء اللہ کئی لوگ کرتے ہیں کہ گھر سے ٹفن لے جاتے ہیں اس میں مری ٹائپ کا کچھ بنا لیا یا ان شاء اللہ مطلب اپنے گھر سے کسٹمائز کر لیا اس کو اس میں کیا آئلی فریس کر سکتے ہیں اپن کم یوز لے سکتے ہیں اب باہر والوں سے تھوی نا اپ بولیں گے کہپ آئل کو خراب یوز مت
یوز کر رہے اب باہر والا کا نہیں پت ہوتا جی جی
پتا سب کو ہے بھ پتا سب کو ہے پر وہ کہتے ہیں نا کہ سب اپنا فائدہ دے آج
ہاں یہ تو اپنا بینیفٹ ہے ہر خاں جی بالکل ہی س لوگ سیلفش ہو گئے اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ ہمیں چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو لے کر کوئی مذاق نہ کریں
ویسک یہ تو دنیا ہے چلتی رہے گی آخرت جب تک نہ آئے گی لیکن بے شک ان شاء اللہ ہم کوشش کریں ہم عمل کریں ذکر کریں اس چیز کا تھوڑی فکر کریں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں سے کیچا بچا سک جی جی
کتنے فٹ ہوا کرتے تھے آج کل کہاں ہیں لوگ اتنے فٹ
ماشاء اللہ ان کے وہ روٹین سے رہتے تھے انشاء اللہ جو چیز کھانے کی ہے اسی کو کھاتے تھے ائد چیز کو کھاتے تھے اب ہم لوگ تو کیا کر رہے ہیں کہ جو نزائ چیزیں جو ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں بس ٹیسٹ کے چکر میں آ رہے ہیں سوادشٹ لگ رہا ہے
ہاں ہاں اب ہمیں یہ نہیں پتا نا لوگوں کو یہ نہیں پتا نا ہمارے انٹرنل جو پارٹس ہیں وہ کتنی زیادہ ڈیمیج
بےشک وہ اسی سے اسی سے ڈیمیج ہو رہے ہیں اسی سے خراب ہو رہے ہیں اسی سے نفع ہو رہا ہے ہم کو پر ہمیں پتا ہی نہیں چلتا پھر وہ تو جب پا ڈاکٹر پاس جاتے ہیں تو ان شاء اللہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کی تو صحت خراب ہے
جی آپ نہیں کھاتے باہر کی چیزیں
بے شک ماشاء اللہ میں تو اوائڈ کرتا ہوں بھجی اس چیز کو کہ میں جتنا ہو سکوں اتنا بچوں وہ پھر کبھی کبھی مشکلات ایسی عادت ہے کہ جیسے ہم سفر میں نکل گئے پھر ہمارے پاس ٹفن نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے کھانے کا تب بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کہ ہم فریس کھائیں یا اچھی چیز کھائیں جی جی جی یہ نہیں کہ دکان پہ دیکھا کہ یارے تو دو تین دن سے رکھا ہوا ہے اس چیز کو کھانا اس کو میں اوائڈ کرتاوں پھر چاہے میں جوس پی لوں گا یا ڈرنک پی لوں گا یا ایسا مطلب سامان جو صحت کے لیے اچھا ہو اور ویسے آج کل دیکھو چل رہا ہے نا یہ نیمبو پانی وغیرہ باہر لگے
ہاں جی ہاں جی جلجیرا پانی ہو گیا ہاں بٹیہار میں باہر کر جب جاتی ہوں نا بائی چانس تو میں ایک چیز تو بالکل اوائڈ نہیں کر پاتی گول گپے ہو تو ون آف د میرے فیورٹ ہیں تو میں نہیں کر پاتی اوائڈ بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اوائڈ کروں
بے شک بے شک اب یہ تو فطرت ہے وہ چیز ہاں کھائیے ایسا کچھ نہیں ہے بولو اب تو کھانے ایسے شریر پہ نقصان نہیں دیتے وہ زیادہ کھانا ایک نقصان دائک ہے یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے بالکل اچھے دیکھو کئی دکان والے اچھے اچھے بھی رہتے ہیں وہ صف صفائی کا پورا دھیان رکھتے ہائجینک کا پورا دھیان رکھتے ہیں تو وہ پانی بھی ٹائم پہ چینج کرتے ہیں اور کئی لوگ
جی جی یار یار دیکھو برگر بھی ہے اگر آپ برگر بھی کھا رہے ہو برگر جنک فوڈ نہیں ہے برگر میں کیا ہوتا ہے بند ہوتا ہے آلو کی ٹکی ہوتی ہے وہ سارے ہیلدی چیزیں ہیں اس میں اب وہ گھر میں آپ بنا لو نا وہ بہتر
بہتر ہے وہ تو آپ دیکھو باہر کی کون صاف سفائی سے بنا رہا ہے کون اچھا تیل کا یوز رہے کیونکہ ہر ہر طرح کی پہ سب اپ نے اپنے حساب سے کسٹمائز کرتے ہیں وہ کو
بالکل جی ہائیجین کا دھیان ہونا چاہیے انسان کو
کیونکہ اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے آنکھیں دیے تو ان شاء اللہ کو ضرور کام میں لیں یہ سب تھوڑی نا بائی پالتو بیٹھنے کے لیے رکھی ہے ہمارے پاس چیزیں
جی بالکل بالکل
الحمد للہ ہماری صحت بھی بہتر رہے گی اور ہم بھی ٹھیک رہیں گے تو انشاء اللہ اس چیز کا آپ بھی خاص خیال رکھیں اور اپنے آس بسوو کو بھی ضرور بتائیں تاکہ انہیں بھی بےحد
ہاں میں تو میں تو میں تو نا کوشش کر باہر جاتے وں میں تو یہی کوش کرتی ہوں جتنا ہو سکے میں آئلی چیز تو ایٹ لیسٹ اوائڈ کروں اور ہائجین کا پراپر دھیان رکھیں کہ کون کتنی اچھی چیزیں وہاں ست وہ بہتر بھی ہے
بےشک بےشک ماشاء اللہ یہی تو چیز ہے کہ بھائی ہم کو دماغ دیا ہے تو ہم اس کا یوز کریں نا کہ ہمیں کس طرح کس راستے پہ جانا دیکھو ہر چیز کے دو راستے ہوتے ہیں ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو
ائے اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں کہ برے راستے پہ چل رہے ہیں کہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں کی اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے
اس کا تو ہے ذکر ہے اس چیز کا کہ بھائی آپ خود چوز کرو نا آپ کو جانا کدھر ہے کیونکہ آپشن دونوں تو رکھ پڑے نا اللہ کو اپنا ٹیسٹ بھی تو لینا ایک طریقے سے
بالکل
کہ میرا بندہ کر کیا رہا ہے بے شک بےشک امتحان تو دینا ہی پڑےا ہم کو آخر تک دینا پڑےا آخر رت کے بعد بھی دینا پڑے گا یہ تو صرف چند دنوں کی دنیا ہے اب اس میں مشغول رہ جائیں گے تو مشغول کر جائیں گے ہم کہیں سوچ ہی نہیں پائیں گے تو اس چیز کا خاص غور و فکر ہو ہمارے حن میں تو
جی انشاء اللہ صحت صحت پر دھیان رکھیں اور اچھا اچھا کھانا کھائیں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہیلدی کھانا کھائیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو آس پڑوس کے لوگوں کو اویئر کریں اس چیز کے لیے کہ باہر کے جنک فوڈ کتنا زیادہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ نقصان دہ ہوتی ہے
بےشک بےشک ماشاء اللہ ہمیں بتانا چاہیے دیکھوئے تو کیونکہ کوئی بھی چیز آپ بانٹنے سے زیادہ بڑھتی ہے اللہ نے ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ بانٹو اس میں برکت ہوگی
جی اب یہ بھی تو ہے نا جی جی اب یہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں اس میں یہ چیز آئی کہ پڑوسی بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے
بے شک ماشاء اللہ جی جی جی جی کیوں اس کا سب کے اوپر لکھا ہے کہ اس کے مقدر میں ہے تو وہ اس کی کو ملنا چاہیے نا ناجائز کیوں جانے دیں ویسٹ کیوں جانے دے کسی چیز کو بھائی اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا تو انشاء اللہ بے شک ماشاء اللہ ان کو تو بہت گرت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خود انسان کو بھی سوچ سچنا چاہیے کہ میں کیوں اس کو ضائع کر رہا ہوں بائی جتنا مجھے ہ نہیں ہوت نہیں پلیٹ میں لو نا تاکہ اگر وہ فریش کھانا بچ ہے تو کسی غریبوں میں بٹ تو الحمد للہ وہ دعا بھی دیں گے آپ کو اور انشاء اللہ بے شک بے شک آپ کو اس کا اثر ملے گا ملے گی آپ کے لکھ دی جیں گے ہم آپ کے میں
جی ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ جی جی جی میں کروں گی ان شاء اللہ آپ بھی کریں اور فیملی کا دھیان رکھیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر بات
کر کے بےحد خوشی ہوئی الحمد للہ آپ نے بہت اچھے سے بات کی مجھے سمجھایا
جی آپ نے بھی ان شاء اللہ اوکے اللہ حافظ